ہلو
ٹیھک ہو
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک
کیا کر رہے ہو
کچھ نہی بیٹھی ہو
ہاں سمرن بول رہی ہے اس کو مجھے کوئی کال نہیں کر رہا ہے
کیا بول رہی ہے
سجات کو بول رہی ہے مجھے کوئی کال نہیں کر رہی ہے
کون کرے گا یہاں پہ کس کو ہے وہ تجھے کال کرے گا یہاں پہ کسی کو ہے ہی نہیں سب کو بند ہو گئے
ہاں
وہ ٹھیک ہے اس کو پچاس کالس ہوتی ہے کل مجھے وہ کی ہے مجھے تمہاری تیس کال سے زیادہ آئی مجھے کیا خراب یہ لٹكایا بیچ میں تم سا مجھے آئیے نا تم لوگوں ک زیادہ مجھے مت پتہ تھا اس کو پچاسی اگر مجھے پتہ ہوتا پچاسی ہے تو
اسسا ہ ہاں بولو
اور ٹھیک ہو
ہاں
کیا کر رہی ہوں
اور یہ آ
یہ کس کو لگی
اب باتا کر لگی میں کال پہ بات کر رہی میں ابھی کروں گی ایک کال پھر آپ مجھے وہاں سے ایک کال کرنا ٹھیک ہے بیدر کے نمبر پہ میں میسیج کروں گی تب ٹھیک ہے آپ کرنا پہلے پھر میں کرتی ہوں بیدر کے نمبر پہ اور یاد رکھنا صرف ففٹی کالز ہوگی ا سے زیادہ نہیں ہوگی میں بولوں گی نا اچھے سے بولوں گی نا میں تمہیں اچھے سے کال پہ اوکے میں کر رہی ہوں نا بات یہاں سے ابھی کرونگی
ہ اور کچھ اور کچھ
اس نے شورمچا اس اس کو کیا ہوا اس کو زیادہ ا اس کوو رکھو نا تھوڑا سا سائڈ میںہ
اس کو لگ گئی دیکھو دیکھو موبائل
زیادہ لگی اس کو اس نے شور مچایا اس میں اور
بس ٹھیک ہوں
اور سناؤ کچھ خاص
نیٹ مت ہے نیٹ ہو گیا ختم دیکھ چپ کرو اور
اور سنا آپ
اچھا خاص کچھ
خاص کچھ نہیں آپ ہی سناؤ کچھ خاص میں کیا سناؤ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے
ہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا تمہارا بھیا اب شور مچاے گا
اب ہوئی اس کی فر ابو کو ہوئی پاراک
ہوں
آج کتنی گرمی ہوتی ہے
آ ہاں اب کیا کرو گرمی ہوگی سردی ہوگی تو چلنا پڑتا ہے
پانی پیا کرو آپ کو زیادہ ضرورت ہے پانی پینے کی آپ زیادہ گرم رہتے ہو
مجھے نہیں کہنیی کی ضرورت
اور
کچھ نہیں کونڈ بکواس کررہا اس کو
یہ کوئی بکواس نہیں کر رہا یہ کام پرسے میر بھائی آیا تو یہی بول رہا ہے مجھے بناؤ انڈا بورجی
کو ایسا اس کو روز بکواس ہوتا ہے
اس کو نہیں ہوتا ہے بکواس میرا خراب ہو گیا میرے دونوں اکاؤنٹ خراب ہو گئے نہیں یہ نہیں کرتا ہے زیادہ بکواس یہ کم کم بکواس کرتا ہے اور سناو کیوں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا
ہر
آپ کو پتہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے
ہاں
پھر کیا بولا اس نے اس نے خورشید بھیا نے کیا بولا
وہ کل آئے گا
اچھا کل آئے گا
ہاں کال سویرے
اچھا اس کو میں نے بولا تھا اگر بھیجو گی کے ویس سی کا فورم وہیں سے سائن کر کے میں پھر کل بینک میں ڈالوں گی اس نے بولا پھر اس ٹائم کون جائے گااں وغیرہ وغیرہ میں نے بولا اگر جاؤ گی تو میں بینک پہ کل جانا ہی ہے مجھے اپنا فارم لے کے میں نے بولا تھا اس کو آج ایک دن پہلے ہی بول کے رکھو فارم ہی جتنا لاؤ سائن ہی جتنا لا کے کرو
ان کی مرض میں کیا کر سکتی
ہاں
کچھ نہیں اور
کچھ بس کر رہی ہو کام کچھ نہیں کر رہے کام پے کام انم کر نو کاام بھی گھر پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں تھوڑی انسان بہتر
تو تو صبح ہی کام کرتی اور کب کرتی ہو کام تھوڑی
میں کر رہی ہوں نا اس ٹائم اے ہاں صبح
یہ تو پانچ منٹ کی کام ہے تھوڑی دن بھر کی کام
صبح ہی جب انسان کو سارا کام کرنا پڑتا ہے پھر کہاں
اوپر
کہاں اوپر
جہاں میں بیٹھتی تھی
آپ کہاں بیٹھتی ہو
یہاں صفائی ہو
میں نے بولا کس نے بولا یہ نہیں یہاں تو نہیں لاتا یہاں تو بہت
آپ کو کہاں لگتا ہے آپ کو کبھی نہیں لگتا ہے اب میں کیا کروں میں لگنے کے لیے تو نہیں کر سکتی ہوں نا
مت کرو آپ کی آپ ایسے ہی کام کرتی ہو
ہاں میں ایسی
آختی ماختی کرتی ہو
ہاں ہاں اچھے کام تو صرف ڈالی کرتی ہے اور کون کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا باقی سب بیٹھے ہوتے ہیں پورا دن ہاں پتا ہے پتا ہے
ہو‌ں
تینوں کرنے ہے تینوں کرنے ہیں
اور
فرضان تینوں بس کچھ نہیں شکر اللہ کا
آج کا پکایا یہ کون پاگل ہے
ہم نے دال پکائی بس ہوا
اور کچھ
کچھ نہیں
وہاں کون ہے
یہ خراب ہے یہ خراب ہے فرزان یہ خراب ہے اس کو بولو یہ خراب ہے
اور بولو
یہ والا اس میں میں نے ڈالا آپ دیکھو یہ والا نہیں یہ والا اس میں جو ہے
ہاں میری جان
اور
کچھ میں نے بولا نا آپ فر نیں لگو پھر گھر میں نہیں ہوگی تو کہاں مانتا ہے اب وہ پتہ ہے دیکھو سب کو لگی ہے دیکھو دیکھو اس کو بھی
گندے ہوتے ہیں یہ پھر بھی ہوتے ہیں نا گندے ایگ سوز گندے ہوتے ہیں
اور
بس ٹھیک
آپ نے کیا بنایا آج کھانے میں
کچھ نہیں میں نہ کچھ نہیں بنایا
اور کچھ نہیں آپ سناؤ
خاص کیا
کیا
ہیلو
میسج ایا
بولو بات کرو گام ہو گیا کام ہو گیا
ہاں
آ واز نہیں آ رہی ہے
ارہی ہے مجھے آرہی ہے ہم تھوڑا سا بات کر رہے تھے اس لیے نہیں آ رہی تھی
اور
ھممم
اور
اور کیا کر رہے ہو بات کرو سیدھے اس کو ضائع ہو جائے گی آپ کے پاس
کرتی ہوں نا اب کیسے کرو ٹانگ اوپر سر نیچے کرو
اور دماغ تھوڑا زیادہ گرم ہو اور پھر ایک کام کرو آپ نال کے نیچے بیٹھو اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالو آپ کو ضرورت ہے
تجھے جو ضرورت ہے ہاں وہ مجھے پتا ہے تجھے تو کیا کرتی ہے تجھے کون سی ضرورت ہے تو دن بھر بیٹھتی ہے تو تھوڑی تجھے کسی
چاہے ضرورت تمہیں ہی ہیں تمہیں ہی ہیں
نہیں مجھے نہیں ہے میں سب کے لیے کرتی ہوں تو مجھے کون کرے گا اب اسکو نہیں آواز کام کرو ابو اچھا سوری سوری
اکیلے
اور کیا کیا یہ ٹھیرو ایک منٹ سمرن کو کو کہاں ہو جائے میرا نمر پے پاگل
آپ کو بروتھر کوئی فون کر رہا تھا کوئی ماجد
اچھا جی یہاں ہے باہر اس لیے
باہر ہے وہ فون کر رہا ہے بول رہا ہے باہر ہو وہ گیا آپ کچھ
ایا اور دیدی گئی
ٹھیک ہے بیٹھو بعد میں بات کرتے ہیں
پھر کیا کوئی